السلام علیکم
ہیلو
اسلام علیکم خا لا جان
وعلیکم اسلام بھائی جان اور کیسے ہے
ہلو
ہاں جی ہیلو
ہاں جی آواز کیا آپ کی آواز تھ کم کیسے آ رہی یار رات تو بڑے آ رہی تھی
نہیں آپ کو لگ رہی ہوگی
ہاں ہاں میں کہہ رہا تھا میں کہ ابھی گرمی کا ٹائم چل رہا ہے تو کون سے پھل فروٹ اپن کو کھانا چاہیے تو تاکہ اس سے ہیلتھ بڑھیا رہے اپنے
ہاں یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ نے آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے گرمی میں ادھکتر ہلکا کھانا کھانا چاہیے اور ہاں سیلیڈ کھانا چاہیے جیسے کھیرا ہوا ککڑی ہوا پھل
سکنجی وغیرہ پی لو نیبو
ہاں جتنا ہو اتنا ایسا کھانا کھا ہے جس میں پانی کی بات ما ترا بھرپور ہو
لکوڈ ٹائپ کا کھانا چاہیے کھکڑی وغیرہ ہے اس کا سلاد بن مان لو
ہاں ہاں اس سے یہ رہتا ہے پانی کی پورتی بھی رہتی ہے اور ہمارا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اور گرمی بھی نہیں زیادہ لگتی
صحیح ہے گھر کا کھانا کھانا چاہیے اور ابھی کیا ہے ابھی کئی کیا کرتے ہیں برگر کھاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں موموز کھاتے ہیں باہر کی جنک فوڈ وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں تبھی تو ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں ابھی
صحیح کہہ رہے بھائی آپ یہ نہیں کہ ان چیزوں سے پیٹ خراب ہوتا ہے کچھ فاسٹ فوڈ ایسے ہوتے ہیں آنتے خراب کر دیتے ہیں
اور پھر کیا جانے کتنے دنوں کا وہ تیل چڑھا رہتا ہے ان کے اسی تیل کا بار بار اپیوگ میں لیتے ہیں وہ
ہاں اسی تیل کو یوز کرتے رہتے ہیں اور گھر کا کھانا ہے ہم تھوڑا ہی تیل ڈالیں گے اسی میں پکائیں گے پر وہ بچ جاتا ہے تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں جلدی تھوڑا ہوتا ہے تو پراٹھے وغیرہ بن جاتے ہیں اور باہر تو بھی ایک ساتھ کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے وہ وسر رہتا ہے اسی میں پکاتے رہتے ہیں آگ تو
ہاں صحیح ہے ابھی تو کیا ہے گھر کا بنا ہوا کھانا ہے کھانا چاہیے اور کیا ہے ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے ابھی کئی بچے کیا کرتے ہیں ان کے ماتا پتا ہے نا ان کو وہ جو کھانا نہیں کاتا ہے تو ان کو چپس کھلاتے ہیں یہ چپس ب بھیہانی کارا کرتے
ہ آپ صحی کہہ رہے ہو بائی یہ ہے ن خود ہم بچوں کو بگاڑتے ہیں جیسے کہ بچہ جد کر ہم نے دلا دی چپس دلا دیے کرکرے دلا دیے پھر وہ اس کی ہیبٹ میں آ جاتے آادت میں آ جاتے ہیںھر وہ مانگتا پھر ہم انہ ڈانٹتے مت کاؤ ارے بچپن سے جب ہم ان یہ چیز کھلا رہے ہیں مت کاؤ ارے بچپن سے جب ہم ان یہ چیز کھلا رہے ہیں تو بچہ ہے اسے لگتا ہے اس میں سواد ہے باہر کی چیز تو بچہ ہے اسے لگتا ہے اس میں سواد ہے باہر کی چیز اور یہی چیز ہم گھر پہ بنائے آلو چپس بنا دو آلو فرائی کر کے اپ تو ویڈیو کے تھرو اتنی چیز سیکھ سکتے ہو آپ اتنی چیزیں آتی ہیں کیا آپ بچوں کو گھر پہ بنا کھلا سکتے ہو
اور یہ جو میدا کے بسکٹ بنے آتے ہیں وہ بھی بہت نقصان کرتے ہیں بچوں کے لیے
ہ ا کی گیہوں کے آٹے کے بسکٹ ہے اسے کھانا چاہیے
ہ آٹے کے وہ ختنج لے کے آتے ہیں آٹا والے بسکٹ گلوکوز کے وہی کے لاتے ہیں اپن تو وہی لاتے ہیں پتنجلی کے آتے ہیں گلوکوز کے آٹے والے بسکٹ
ہاں بھیا پتنجلی کا بہت اچھا بسکٹ آتے ہیں پتنجلی کا بسکٹ بھی آتا ن
ہاں پتنجلی کی ہر پروڈکٹ اچھے لگتے شیمپو وغیرہ بھی اس کے بڑھیا آتا ہے
ہاں وہ نقصان نہیں دیتے پتنجلی کا بسکٹ خالی پیٹ بھی کھا لیں گے تو نقصان نہیں دے گا
ہاں اور باقی تو کیا ہے یہ اور میں تو کیمیکل وغیرہ ڈلی رہتی یہ سب چیز چیزیں
ہاں اور بسکٹیں آتے ہیں چپس بھی آتے ہیں دالیں بھی آتی ہیں پتانجلی پ ہر پروجیکٹ کو ملتا ہے
ہاں لیکن یہ مارکیٹ میں سےے ملتی ہے نہیں جیسے چپس ہیں جیسے کورکرے ہیں باقی اور کمپنیوں کے تو ملتے ہیں
نہیں بھیا یہ پتنجلی یہ الگ اپنی شاپ دکان ہوتی ہے جس
اچھا پتنجلی کا الگ اسٹور رہتا ہے
ہاں الگ اسٹور رہتا ہے جس پ پتانجلی کیا ہج جو اھی چاہیے جیسے جیم وغیرہ ہوئی اور اب تو جوس وغیرہ بھی آ رہے ہیں پتانجلی پہ
بنا دیا وہ
گھی ہے تیل ہے اور چن پراس آارا پتنجلی
پر پروڈکٹ آ نے لگیا تو پ
ہاں صابن تل صابن سرف پیسٹ ارے مجھے جانکاری کیوں میں ابھی کچھ دن پہلے گئی تھی
ہاں
پتانجلی اس پ تو اسٹور پہ تو وہاں سے میں نے دیکھا تو لینے تو گئی تھی میں خالی بسکٹ ہماری م جو امی ہیں وہ وسر کھاتی ہیں پتانجلی کے تو میں نے کی دودھ کے ساتھ سہیریں گے تو میں کسی نے بتایاپ پتنجلی کا کھلائیے تو میں وہاں گئی تھی وہاں دیکھا میں نے وہاں ہر چیز کا تھا بیسن تک پتنجلی کا تھا آٹا بیسن میں نے بھ ہے اس میں بھی یہ تو ایکسا ہی ہوتا ہوگا
آٹا بھی آنے لگ گیا اب تو پتنجلی کا آٹا ہٹاویا نے لگ گیا
ہاں آٹا آتا ہے پر نہیں ب ہماریے تو اپنی زمین ہے جس میں ہم گیہوں اگاتے ہیں اسی کا آٹاوگ کرتے ہیں
اپنے بھی ایسے ہی آتا ہے
ہاں ہماری تو اپنی خود کی زمین ہے جس میں گیہوں اگتا ہے اسی کا آٹا اپریوگ کرتا
صحیح ہے وہی ہے دیسی کھانا تھا تو
ہاں اور دالیں بھی اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں تھوڑی سی
ہاں
ہاں زیادہ نہیں ہے بییکھنے لائگ نہیں ہے اپنے
ہاں پر وہ کھانے کی لیٹ ہو جاتی ہے بارہ مہینے تک تو ہوا ابھی دکان پہ وہ وہ کیا ہے وہ دالوں میں بھی آج کل وہ سفید سفید پاؤڈر چڑکنے لگ گئے تو اس میں بھی کیمیکل رہتے ہیں
ہاں آپ کبھی ویسی دال میں ہات ڈالنا سفید پاؤڈر ہھ پہ لگ جاتا ہے
ہاں اس کو بھی گئے دال کو بھی کم سے کم چار سے پانچ بار اچھی طرح سے رگڑ کے دھونا پڑتا ہے تب جا کے وہ پورا پاؤڈر نکلتا ہے بازار کی جو دال آتی ہے جس میں
سب چیز میں کیمیکل بھیا دالوں میں سبزیوں میں دوائیاں الگ کے آ رہی ہیں آپ سبزی کو کبھی دیکھنا ہم کاٹے ہو توٹ کے وہ پہ ہاتھ ہو جاتے ہیں جب تک انہیں اچھے سے نہیں دھؤ گے تب تک ان کا چپکا ہاتھ چپ چپ چاتے ہیں وہ صفا نہیں ہوتا
سبزیو کہ ہے یہ انجیکشن دینے لگ گئے سبزیوں کو تاکہ یہ جلدی بڑی ہو سکے جلدی بیچ سکیں منافع خوری کے چکر میں جو سمے کے ساتھ ہوتا ہے آج کل یہاں ہر چی دھندا بنا لی انکم بنا لی ہر چیز کو صحت کے ساتھ ہر چیز میں کھلواڑ ہو رہا ہے
ی تھوڑے میں صبر نہیں ہے کسی کو سب کو زیادہ چاہیے
ہاں سب کچھ زیادہ جہ گورنمنٹ بھی کچھ قدم اٹھاتی نہیں ان کے اوپر کچھ ایکشن لینا چاہیے سرکار کو بھی اپنا
ارے گورنمنٹ قدم اٹھاتی ہے بھیا اس کے پیسے بھر دیتے اس کے ہاتھ میں
ہاں جرمانہ جو بھی لگاتے ہیں جو بھرے آتے ہیں پھر فری ہو جاتے ہیں اس میں تو کیا جیل وغیرہ کا سسٹم ہونا چاہیے
ارے یہ اکیلی سرکار کیا ہوگی بیچ میں جو ہوتے ہیں وہ دلالی کر دیتے ہیں
ہاں وہ بیچ کے رہتے ہیں وہ ادھیکاری وغیرہ رہتے ہیں وہ تھوڑا بہت لے دے کے فری کر دیتے ہیں ان کو
انیں یہ نہیں پتا یہ پروجیکٹ آپ کے بچے بھی تو کھا رہے ہیں
ہاں
انہیں تو سیف کیجیے پر نہیں پیسے کے لیے اور چھوٹی چیز لے لو یہ بجلی ہے تار ڈال ڈال کے بجلی یوز کی جا رہی ہے اور جو پکڑے جاتے ہیں تو ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ بھیا ہمارے میٹروں میں صحی یونٹ ڈال دو
ہاں ہر چیز میں ملاوٹ آنے لگے ہے اب تو
ہر چیز میں
کھانے سے پہلے بھی سو بار سوچنا پڑتا ہے دیسی کھانا پہلے کی طرح رہا ہے نہیں پہلے کے کیا ہے جو رتے تھے نا ساٹھ ساٹر ستر سال کے بزرگ ان میں بھی بہت طاقت رہتی تھی پہلے گھر کا دیسی گھی چا دہی وغیرہ سب کھاتات تھے وہ اور ابھی ابھی کہتے پچیس تیس سال کا جو لڑکا ہوگا نا وہ بھی پچاس سال کی طرح اس کی طاقت ہو جائے گی مطلب
اسی سال کے بزرگ سائیکل چلا لیتے ہیں جو پہلے زمانے کے ہیں اور آپ کا بیس سال کا بچہ تھک جائے گا
پہلے کیا ہے دیسی کھان پہن تھا
پہلے موٹا کھانا تھا باجرے کی روٹی مکے کی روٹی میں تھام ڈال کے کھا لی
ابھی ہماراری طرف باجرے کی روٹی مکے کی روٹی جوار کی روٹی کھاتے ہیں سردی کے تین مہینے تو وہی چلتی ہے اپنے بوجن میں راجستھان میں تھا
یہ تو صحی بات ہے مکے کی باز کی روٹی آپ کی طرف کھاتے ہیں
ہاں ہاں جوار مکا بجرہ
ہریانہ ٹائپ گ تھ ہو آپ ہرییاانہ کی طرف سے ہو
نہیں راجستھان
اچھا اچھا ہاں راستھان
راجستھان خھوٹہ ضلع
راجستھان وہاں تو وہائی وہاں کاھانا تو بہت اچھا لگتا ہے وہ نہیں ہوتی ہے دال باٹی
ہاں دال باٹی چورما ا دھر ج کاتات ہیں ہمار مطلب ہر مہینے میں دو دو تین بار تو بند تھا ہی یہ اور دال باٹی تو مطلب ہر سنڈے پک سے دال باٹی تو
میں ایک بار گئی تھی راستھان جب دیکھا تھا باٹی بنانے میں اتنی محنت لگتی آٹے کو کوٹ کوٹ کے پھر اس میں گھی بھر بھر کے پھر پھوڑتے
ہاں لیکن پھر مزہ بھی ہو بھی اس کا ہی ہے کھانے کا
ہاں اچھی لگتی ہےکری تھی ار
بہار کی طرف سے چوٹا چوک چوکھا بولتی ہوںے چوکھا لٹی چوکھا
سب کے اپنے جگہ کے اپنے کھانے کے الگ
ا آ یہ خدا پیس کالا جانا ہے نا
یہ سب کو یہ فاسٹ فوڈ نے سب کو الگ کر دیا نہیں تو دیکھ